وعلیکم السلام کیسے کسی ہے آپ
ہاں جی ہاں جی سب کہہ رہے ہیں جی اور اکے گھر میں سب خیریت
جی جی سب خیریت ہمارے گھر بھی اور بتائیں گھر سب ٹھیک آپ کے ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا جی سب بڑھیا لنچ کیا ہو تھا ابھی ٹھیک ہے لنچ کر کے میں نے سوچا چلو کچھ نالج کی باتیں کرتے ہیں
ہاں جی اب بالکل ابھی رس س میں لنچ کرایا ابھی ہی کرایا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ج یہ اور سنائیے جی یہ کوئی خاص وشو ج
ا آپ ب پتا ہے کس بات کر
جی جی جی جی جی جی دیکھیے اب جیسے ہم آن لائن کوئی کپڑے خریدتے ہیں یا پھر جیسے آن لائن مارکیٹ یا آف لائن مارکیٹ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا آپ سے ہیلو جی جی جی دیکھیے ہم ہم جیسے اب جیسے ج میں اپنے ہاں جی ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں آن لائن کچھ کپڑے خریدتاوں اگر کوئی بھی جینس ہو یا کوئی شرٹ ہو تو ہو سکتا کہ سائ چھوٹ پڑا آنے کی مطلب کی پوسبلٹی ہو تو پھر ٹھیک ہے اس سے ٹائم خراب ہوتا پ ٹھیک ہے پہلے تو منیمم پانچ دن لگتے ہیں ٹھیک ہے جی آڈر آنے میں اور اگر ٹھیک ہے جی اور جی اور اگر کوئی فھٹا ہوا کپڑا نکلے یا پھر چھوٹا سائز آ جائے تو پھر اسے ریٹرن کرنا پڑے گا پھر پانچ سے چھ دن پھر لگیں گے تو ایسے کرتے کرتے دس دن دس دن خراب ہے تو پھر جی جی جی تو آپ اب یہ پتا یہ کہ آپ مارکیٹ میں جا کے کپڑے خریدنا زیادہ پسند کرتے یا پھر آن لائن
نہیں میں تو زیادہ آن لائن زیادہ پریفر کرتی ہوں مار مارکیٹ میں تو کتنی گرمی میں کہنی جائے لیکن یہ ہوتا ہے ایسے کو ارجنٹ اگر ہمیں چاہیے تو پھر تو مارکیٹ جانا پریفر رہتا ہے بٹ اگر بہت ٹائم ہے تیاری کرنے میں تو آن لائن منگا لیتے ہیں بٹ آن لائن منگا مگاتے م تو کیم بھی ہو چکا ہے جیے ہم کسی ویب سائٹ سے منگا لیتے ہم جیسے بتات ہیں ہم کسی ویب سائٹ سے ہم دیکتے ہیں نا کہ ویب سائٹہ دکھاتے ہیں کپڑے تو ایسا کر کے میں نے کپڑے منگا لیے پ مجھے ا بہت اچھے اچھے ڈریس دکھائی دییں پارٹی ویئر سو میں نے وہاں سے ایک ڈریس آرڈر کر لی تھی
اوکے جی
ویب سائٹ سے کری تھی میں نے ٹھیک ہے تو میں نے جیے ویب سائٹ سے آرڈر کری نا میرے ساتھ کیا ہوا میں نے ویب سائٹ سے آرڈر تو کر لی اور وہ جب میرے تک آیا پارسل تو اس میں سے کیا نکلتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے پوچھا بھی نہیں بن سکتا ایسا ایسا کیم ہوا میرے سھ اور ایک بار میرے ھ اور ہی ایس ہی ہوا تھا وہ بھییم یہی چیز ہوئی تھی میریپیٹ میرے سھ ج مطلب کوئی ایسسرییا فوٹو فریم ایسا کچھنگایا تھا جسے بھی دکھایا کچ اور آیا کچھ اور اور کپڑے تو پہننے لائق بالکل بھی نہیں آئے دو ہزار میرے کپڑوں میں ویسٹ گئے ایک ہزار میرا ایسے اس میں ویسٹ گئے ایسسری میں تو دو تین ہزار روپے کا مجھے چوٹ لگتا چکی ہے اس کیم ہو چکا ہے میرے ساتھ لیکن اس کے بعد تب سے میں کیا کہ جب مجھے کچھ منگانا ہوتا ہے نا تو میں کسی ویب سائٹ سے نام منگا کے نا اپلیکیشن سے منگاتی ہوں لک بہت ساری اپلیکیشن پہ آپ ریٹرن بھی کر سکتے ہو ایزیلی اور بائی کرنا تو ہے ہیزی ریٹرن بھی کر سکتے ہو کیش آن ڈیلیوری کر سکتے ہو ایکسچینج بھی کر سکتے ہو فائدہ اگر نچے آتا ہے تو لیکن اگر ویب سائٹ سے تو ویب سائٹ والے کیا کرتے ہے اگر پارسل ڈلیور ہو گیا نا آپ کو اس کے بد نہ تو وہ آپ کی کال اٹھ اٹھائیں گے نہ تو ان کے ان نہ تو تو آپ ان کو میل کر پاؤ گے ان کی میل آئی ڈی ہی غط ہوگی پھر میرا ایسا بہت بار ہوا ہے میں نے ابھی جب میں نے وہ دو آڈر کرائی تے تو میں نے ان کے فون پر کال کیا تب تو کال لگا جیسے میرے پاس آڈر آ چکا نا اس کے بعد وہ کال لگا ہی نہیں
جی صحی کہہ رہے ہیں
تھا کہ نمبر آؤٹ آف سوئچ آف ہے یا کچھ چھ کچھ ایسا تو میں ویب سائٹ سے منگانا زیادہ پریفر کرتا اس اپلیکشن سے زیادہ پریفر کرتے کہ اپیکیشن سے نا ایک وشوس ہوتا ہے کہ یہ اچھی اپلیکیشن ہے اس پہ ہم ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگ کو بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم خراب چیز بھیجیں گے تو تو ہماری ایلیکیشن کا ہی ایک خراب اپیکٹ پڑے گا جیسے اور لوگ بائی نہیں کر پائیں گے ایک امیج خراب ہو جاتی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک بار ٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا تو وہ نا پھر نا دوبارہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کافی ٹائم لگ
بالکل بالکل ویب سائٹ سے بہت مشکل صحی میں کچھ تب سے میں نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا کچ بھی ویب سائٹ سے اپپلیکشن سے میں نے بہت سارا آرڈر کیا ہے میں اپلیکشن زیادہ پریفر کرتی ہوں آن لائن لینا ہی زیادہ خوش رہتی ہوں میں آن لائن لینے میں لائن مج سمج نہیں آتی اتنا آن لائن جلدی سمجھ آ جاتا ہے
جی جی صحیح کہہ رہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بےشک آن لائن میں ویب سائٹ بھروسے مند ہو یا نہ ہو بشات سامان صحیح آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو پر اگر دیکھیے بندہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں اگر بہت ایکس ین کوئی چیز ایے موبائل فون ہےا پچاس ہزار کا ہے ٹھیک ہے جی میں آن لائن بالکل بھرسا نہیں کر سک میں اپنے پچاس ہزار لگ رہ ہ ہو یا پھر ایک لاکھ روپئے کا کوئی فون لےا ہوں نہیں نہیں تو جی جی صحیح کہہ رہے کئی کیس سنے ہیں
ہاں میں نے ابھی میں نے ابھی آن لائن سے میں نے ابھی اپنا فون لیا تھا آ آئی فون لیا تھا آئی بس تو میں میں نے شاپ سے جا کر ہی لیا اور میں نے ایک اینڈرائڈ فون فون لیا میں نے آن لائن منگا ایک برانڈ سے تو وہ ٹھیک ہے ہے میں نے کولر منگایا اپنے گھر کے لیے تو وہ میں نے آن لائن منگایا میں نے ایل ای ڈی مگائی تو میں نے بھی آن لائن منگائی لیکن جو ایکسپینسو ہے لائ ففٹی ہزار پچاس ہزار سے زیادہ ہے اوپر ہے تو اس پہ میں آن لائن پہ وشواس نہیں کر سکتی اتنی مہنگی چیز پہ
جی جی صحیح کہہ رہے ایک تو یہ جو ایک لاکھ روپے کی پیمنٹ ہوتی ہے جو پچاس یار وال پیمنٹ ہوتی ہے یہا کیش آن ڈلیوری نہیں ہوتی تو یہ نا آن لائن پہلے ڈیلیور کرنے سے جی جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل اب آپ سوچیے اب ہمارے جیسے لوگ جو پچاس ہزار روپ لگا رہے ہیں تو وہ مطلب کہ آن لائن ہوئی ڈیلیور سے پہلے وشواس کرنا بہت مشکل
بہت صحیح بات ہے آپ لیکن میں بھی آن لائن منگاتی میں نے موبائل فون بھی اپنے بہت سارے آن لائن ہی مگائے ہیں ایل ای ڈی کولر گھر کے بہت سارےے پریس آئرن ہوگی اور ہیئر مشین ہوگی مطلب بہت س بار میں نے آن لائن ہی منگایا اپ لیے بہت سارا آن لائن منگایا ہے لائک لائٹس ہوں گی بہت س چیزیں آن لائن منگائی ہیں لیکن جو زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے نا پچا سے پلس والی ان کے لیے پریفر نہیں ان کو تو آف لائن جانا ہی بیٹر ہے دکان کو پکڑ سکتے ہو نا آپ کہ ہماری چیز خراب ہے آپ ایکسچینج کرو ایک مند بات بول دو منت بات بول سکتے ہو لیکن آن لائن اگر آپ منگاتے تو آ ایک دو منتھ بعد نہیں بول سکتے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے
کیانے آپ ہ
ابھی ہم نے ایل ای ڈی لی ت ہے بٹ وہ گارنٹی میں ہے تو اس کو ابھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا اور اس کی گارنٹی آئی تھنک ایک سال کی کی تھی تو بہت اچھے سے چل رہی ہے اس کے باوجود بھی لیکن کچھ چیزیں اچھی نکل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں خراب بھی نکل آتی ہیں
ہوں
جی جی کیونکہ آف لائن لینے میں کیا ہوتا ہے اگر آپ آف لائن لینے جاتے ہو نا ایک تو باہر گرمی اتنی زیادہ ہے پھر اتنی سب دکانیں سپلور کرو کہ کچھ پسند آ رہا ہے کچھ پسند نہیں آ رہا ہے
جی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی جی یہ بات پر جی ہاں جی ہاں جی پر آن لائن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مطلب کہ کپڑوں میں ہر چیز میں اتنی ساری ورائٹیز ہیں جو آپ کوکو آف لائن میں کبھی نہیں دکھیں گے کی جی جی کیونکہ آف لائن میں ایک لمٹ ہے آپ اپنے شہر سے باہر نہیں جا سکتے اور شہر میں ٹیک بیس سے تیس دکانیں لمٹڈ ہیں پر آن لائن میں اگر آپ کوئی آڈر لے رہے ہو وہ پتا ممبئی سے آ رہا بنگلور سے سارا دلی سے آارا ہے
ہاں وورائٹی زیادہ فیشنیبل زیادہ ہمارے شہر میں جیسے د صحی ویے سے نہیں ملے گی ایک بار کو لیکن اگر ہم آن لائن چیک کرتے تو تو ایک دم مل جاتی ہے
جی صحیح کہہ رہے ہیں پر آن لائن کا فائدہ تو ہے پر اس میں ڈیلیوری چارجز کوسٹلی تو وہ چلو ہوتا ہی ہے
ہوں ہوں اور اور لیکن کچھ چز افورڈیبل بھی ہوتی ہے اگر ہم بازار جاتے ہیں نا کپڑے لینے ایک ڈیلی بیس پہننے کے لیے سوٹ اگر ہم سچے ایز ا و ہم سٹ چاہ ڈیلی ویز پہننے کےےٹن کا ایک دم سمپل سوٹ چاہیے جائیں گے ن تو پانچ سو سو روپی سے پر کا ہی آئے گا اس سے نیچے کا نہیں ملے گا لیکن اگر ہم آن لائن چیک کریں گے نا تو گھر پہننے کے لیے ہم لووں کو سوٹ کاٹن کا ہی پانچ سو تک مل جائے گا وہ بھی ریڈی مڈ مطلب پورا سلا س اس میں کوئی دت نہیں ہوگی اگر ہم شاپ سے لیں گے توول اسٹچ کرانا پڑے گا اب اس کے لیے سلائی کے پیک سے دو سو روپے تین سو سرائی کے پیسے تو کرتے کرتے وہ سوٹ ہزار کا پڑ جاتا ہے
بالکل
پہننے کے لیے کوئی بھی نہیں لیتا میرا تو ہوتا ہے کہ آن لائن چیزیں زیادہ پریفر کیک آن لائن ڈسکاؤنٹ بھی اچھے مل جے ہیں کئیار کوالٹی بھی بہت اچ اچھا تو کئی بار کوالٹی خراب آتی ہے بٹ آپ ایکسچینج کر سکتے ہو ریفنڈ کر سکتے ہو ریٹرن کر سکتے ہو بہت ساری آپشنس ہیں آپ کے پاس لیکن اگر زیادہ کوسٹلی کچھ زیادہ ہائی چیز لے رہے ہو تو بولوے کہ بہت ہائی چیز لے رہے ہو تو آپ تھوڑا آف لائن پہلے گھومو پھر رائی کرو لیکن آن لائن میں ورائٹی بہت زیادہ مل جاتی ہے لائ ہوم ڈیکور ہے نا اگر ہم مارکیٹ جائیں گے کچھ ہوم ڈیکور لینے تو اتنا زیادہ مہنگا پڑے گا نا بہت مہنگا اسٹارٹنگ میں کم پوچھیں گے نا تو کہیں گے کہ ایک ہزار کا ہے کتنا کم کروا لیں گے ہم ان سے کتنا ہی کروا لیں گے آٹھ سو پہ آ جائیں گے سات سو پہ آ جائیں گے اس سے نیچے تو نہیں آ سکتے لیکن اگر ہم آن لائن چیک کریں گے نا تو تو بہت افورڈیبل مل پانچ سو سے آپ کو سو روپے سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے ہوم ڈیکور کی تو اچھا کہاسی ڈیکور چیزیں مل جاتی ہیں افورڈیبل پرائز میں
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پر آن لائن میں اگر دیکھو اگر کوئی چیز آن لائن ہے تو فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں
فراڈ وہی تو کہہ رہے ہیں نا میرے ساتھ بھی اسکیم ہوا تو ہے میرے ساتھ بھی لیکن وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ویب سائٹ سے کبھی بائے میں بولوں گی ویب سائٹ سے کم سے کم بائے کروں مطلب اگر تمہاری ویب سائٹ تمییں جینون لگتی ہے کہ ہاں یہ جینون ہے پہلے سے لوگوں نے منگا رکھا ہے تو بائی سکتے ہو بٹ اگر آپ فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہے ہو نا تو بہت سستے پرائز سے ٹرائی کرو میں نے شروعات میں دو ہزار کا وت نقصان خای ہے تھا مجھے پانچ سو والا کرنا چاہیے تھا پہلے
جی جی کئی کیس سنے ہیں جی کئی کیس سنے ہیں نیوز پیپر میں لکھا ہے انسٹاگرام پہ آ رہا ہے کہ ایک لاکھ رپے گ ڈیھ لاکھ کسی میں فون خرید اینٹ ائی اندر
تیرتے آئی ہاں صابن کی ٹکی ہو برتن دھونے والی
کہہ رہے ہو آپ صحیح کہہ رہے ہیں
دھیان سے رکھنا پڑتا نا لیکن فائدہ بھی دیکو بہت ہے اگر کچھ افورڈیبل چاہیے نا تو آپ دیکھے سک
ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلو اوکے جی خدا حافظ